ہلو جی السلام علیکم جی کیسے ہیں
بڑیا اپنا بتائی ہے
جییک بڑیا میں بڑیا جی یہ سب خیریت
اوکے تو آج ابھی ہم زندگی کا اصل سلیقہ اور اصول کامیابی کے بارے میں کچھ بات کریں گے
جی جی تنجی میں وقت کے بارے میں بالکل بالکل صحیح ہے سح ٹاپ پھ کیا آپ تو
جی
ہاں تو مطلب آج ہم اس مطلب اس گفتگو میں ایک ایسے نہایت عظیم با بے بہا اور تقدیر س موضوع پر ہووے گفتگو ہونے والے جے جس کے استعمال سے انسان ہ بادشاہ بن جاتا ہے اور جس کی بے قدری سے جوال اور شکار ہو جاتا ہے
جی جی
ہاں تو آج ہمارا موضوع ایک خاص تنظیم وقت یعنی وقت کا صحیح پربندھن اور اس کی قدر و قیمت کرنا ہے
جی جی بالکل ا
کافی
ہمارے اس ناصست میں ہم ایک ایسے نہایت عظم بے حیا اور
جی جی فرحان بھائی شنی
جی بے بے بہا اور تقدیر سار موضوع پر محوع گفتگو ہونے والے ہیں جی سر کہ صحیح استعمال سے انسان بادشاہ بن جاتا ہے اور جس کی بیک قدری سے زوال کا سک کار ہو جاتا ہے جی ہاں آج ہمارا موضوع ایک خاص ہے تنظیم یہ وقت یعنی وقت کا صحیح پربندھن اور اس کی قدروں کی قیمت
ہوں بس تو سحی ہے اپنے پھر مطلب میرا ب کے دوارا دیا میںم صحی بات ہے چلو کوئی نہ مطلب دیکھ کہ ہاں تو ا جر کہنا ہے کہ وقت ایک ایسا سرما آیا ہو ہے جو ایک بر ہاتھ سے وٹ جائ ہاں تو کائنات کہ تمام دولت لٹا کر بھی اس کا لمحہ واپس نہیں کردا جا سکتا مگر مطلب یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ آج نوجوان اب اپنے اس انول سرماۓ حیات کو رجول سماگل یا لاصل بحسوں اور سوشل میڈیا کی جد میں جا کر جایا کر رہے ہیں
بالکل عجہب درست فرمایا آپ اپنے وقت کی کوئی کادا یا ری وائنڈ بٹن نہیں ہوتی زمانہ اپنی رفتار سے جی جی جمانہ اپنی رفت تر سے مسلث رواادا ہے جو قومیں یا افراد بارداشی ا وقت میں اپنا شیار نہیں بنتی وقت انہیں بس یہ پست دھکیل دیتے تظیم ا وقت کا مطلب وقت کو قید کرنا نہیں بلکہ وقت کے ساتھ دھیرے سے دارے کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک ہ
بکل بالکل بالکل بالکل صبح اللہ کیا فرمایا گے اور جانب آئیے ہم ہمارے یہاں تو س کے لیے تنجیم وقت کے کلیدی اصولوں اور اس کے روحانی اور بنیابی فائدوں کی تفصیلی پر روشنی ڈالتے ہیں انی تنظیم وقت کیا ہے جی تنج بت کیا ہے بتیں
اصطلاح میں کہیں تو تنظیم اے وقت درصل ترتیب اے امور کا نام ہے آپ کے پاس شبد ا روز میں وہی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جو ایک عظیم لیڈر یا کام کامیاب ترین انسان کے پاس ہوتے ہیں فرق صرف اتنا سا ہے کہ کامیاب انسان اپب اپنے اہم کاموں کی منصوبہ بندی پہلے سے کر لیتا ہے جبک ناکام شخص صرف وقت کے گزرنے کا ماتم کرتا ہے تو آئیے اسی پہ ہم ٹال مٹول کرتے ہیں وقت کا سب سے بڑا رہ جل
جی مطلب یہ ہے تنظیم وقت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے وہ ایک کون سا نوصول ہے جو ہمارے مرد کو چاٹ جاتا ہے
جی جی بالکل بالکل دست فرمایا آپ نے وقت کا سب سے بڑا رہزن ہے کاخیر و ال مٹول کام کل کروں گا ابھی تو بہت وقت ہے وہ میھا جہر ہے جو ان چان کی صلاحیت کو جنگ لگا دیتا ہے کاہلی اور سستی انسان کو نکما بنا دیتا ت ہے جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر ٹالنا اپنی تقدر کے ساتھ چباخو مارنے کے مراد ہے جیسے سے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اس کام کو کل کر لیں گے تو اس کو کل نہ کر کے جو کام کل کا ہے وہ آج ہی ہمیں کرنا تو زیادہ بیٹر
ج بالکل بالکل صحی مطلب جو فرماریا تنظیم وقت کے چار سنہرے اصول یا گولڈ رولس ہیں ان کے بارے میں کچھ ہے تو یہ ہے کہ اس ٹالمٹول کے مرض سے نجات پانے کے لیے کیا م وقت کو اپنے تعبے میں کلیدی کرنے کے طریقے جو ہیں وہ کیا کیا ہے
جی جی بالکل جی بالکل اس کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں اور ددید سائنس دونوں کے بتائے ہوئے ان چار ولوں کو آملی ج پ جاما پہنانا ہوگا ایک پہلا نمبر ہے اہمیت کا تین اپنے امور کی ایک فہرست بنائیں جو کامایت اہم اور اجہد ضروری ہے انہیں پہلے سر انجام دے اور جو کام فضول ہیں انہیں اپنی حیات کے مکمل طور پر خیر باد کر دیں اور دوسرا ہے منصوبہ تندیے سار اپنے دن کا آغاز صبح شادی کے وقت ہی کر لے رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کا ایک خاناکا یعنی اسکیڈیول تیار کرنے جب جہن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس اسے کیا کرنا ہے تو بھٹکنے کا خاصہ کم ہو جاتا ہے تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے انکار کا سلیقہ ہر اس محفل یا کام کو بسد اترحم نہ کہنا سیکھے جو آپ کے مقصد یہ زندگی میں حصول میں رکاوٹ ہو دوستوں کے ساتھ بلا وجہ آوارہ گردیا فضول گوئی میں وقت جاائیا کرنا عقل مندی نہیں ہے چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے وقفا اور اتدال مسلم کام کرنے کے ذہن تھک جاتا ہے اس لیے ایک کاموں کے درمیان چھوٹا سا بلفا لے تاکہ آپ کی ہنی تنوائی دوبارہ بحل ہو ہو سکے ایک
بالکل جی جی بالکل بالکل اگر نوجان آج یہی قدم وقت کو سنوارنا چاہے تو پہلا قدم کیا ہو آپ بتا
جی جی جی بالکل اٹھنا یا بے وجہ موبائل اسکرال کرنا کو چھوڑنا ہوگا روزانہ صرف پندرہ منٹ کی منصوبہ بندی اس کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب لا سکتے پ مستلق مزاجی ہی وہ صفاس ہے جو انسان کو ب کمال کرتا تین
جی جی جی یار جی بالکل بالکل تو علی قدر سمائن آج ہماری اس نفیق اور قسر گفتگو کا لبابے لباب یہ ہے کہ جس نے وقت کی قدر کی اور جس نے اس کی مطلب اس کے زمانے کی قدر کی اس نے وقت کو جضایا کیا اور اس سے مشارے محرا کیا تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا ساری خراب ہو جاتی ہے سمھ نا
بالکل بالکل اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک عطیہ سمجھیے وقت کی تنظیم کیجیے تاکہ آپ کا مستقبل روشن ب
ہستے ب ہوں اچی ا یہی ہے کہ یعنی جیسا عظیم کو الاظ کرتے ہوئےر کہ کہٹ تھ تو دیتا ہے منادی اور گھڑی عمر کی ایک اور
اور کٹا دی
ج ج
بہت بڑھیا اسی پیغام کو ایک اور خوبصورت لمزے میں سمیٹے تو تنظیم ا وقت ہی حقیقت میں تنظیم اے زندگی ہے ثالم جو لمحہ گزر گیا وہ اب
جی جی جیز کیا مطلب فرمایا نے جکھ ن وہ گ گ تو یہی ہے کہ بہت بہت منبوب اور ہاں مسکور م یہ مطلب اور یہی ہے کہ ہم مفید اور ہ کس گتگو کے لیے آج ہم جو کام پر سن بات ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو سبن کے بارے میں جی ج
جی جی
اور آپ نے بتایا اس کے بارے میں اختلا ہوگا بہت اچھی آاد کی ہماری جو گفتگب رہی محترمہ اور آپ بتائیے کہ آپ مطلب سمے پربندھن ہاں یا سمے پربندندن کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں
ہاں میرے حساب سے تو سمے پربندھن کرنے کے لیے انسان کو ایک اسکیڈیول یعنی ریٹن لکھ رکھنا چاہیے کہ کس ٹائمنگ کیا آپ کرتے ہیں یعنی روز اگر صبح میں اٹتے ہیں تو اس س میں جش اٹھ اٹھنے کے بع اپ فریش ہونے کے بعد جسٹ بعد کیا کرتے ہیں پھر اس آدھے گھٹے کے مطب پورے دن کا میرے حساب سے اسکیڈیول بنانا چاہے کہ مطلب ہر دو گھنٹے میں آپ کیا کر رہے اس کا مطلب اس کا پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہو تو اسے اس کے آپ کے جو چوبیس گھنٹے ہیں اس کا مطلب آرام سے آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ پوری چوبس نے میں کیا کرتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور مطلب یہی ہے کہ آپ اگر کوئی مطلب دن میں جو کار امپورٹینٹ ہے اس کے لیے ایک مطلب بہتر شیڈیول اور اس کے انسار ہمیں چلنا چاہیے ہے نا
ہاں اور میرے حساب سے ایک اور ٹاپک ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں پورے دن میں اس کو چار باگوں میں بانٹے چار باگوں میں سب سے فرسٹ باگ میں یہ رکھیں کہ سب سے امپورٹینٹ یعنی جس کے بنا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے تو اس سب سے امپورٹینٹ کو فرسٹ نمبر میں رکھیں اس کے بعد مطلب جو امپورٹینٹ ہے تو اس کو سیکنڈ نمبر میں رکھتا اور تھرڈ نمبر میں اس کے بد امپورٹینٹ ہے اس کو رکھے جیسے ہمارے جو دن چریا ہے مطلب کب ہمیں اٹھنا ہے کیا کرنا ہے وہ تھرڈ نمبر پہ رکھے اس کے حساب سے اور فورتھ نمبر میں میرے حساب سے اس کام کو اوائڈ کرے جو میرے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے مطلب اگر میں نہ کروں تو وہ گھر میں ہو سکتا ہے تو
وحدلہ آپ نے کیا بات کہی ہے آپ جی جی آپ کی تعریف کی جائے نا ہی کم ہے میرے پاس اب بھی بھی کم کرڑ رہے ہیں اتنا تعریف لا کے بہت اچھا محتر
ملتے ہیں ایک نہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئے انداز میں
جی اللہ آاپس م کررم جی
اوکے تھینک یو
جی